ہلو
ہ
ہاں اچی سب ٹھیک ہو
ہوں میں بھی ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں میں نے سنا آپ کل گھر پہ نہیں تھی آپ کہیں گئے تھھی
ہاں اور کیا
کہاں
میں تو بور لائیک ہے نا
ہاں بانی پورم ہے
ہاں ہاں میں تو بڑ ہی گئی تھی
اری بولا بھی نہیں اور خود ہی چال گئی واہ کیا مرضی ہے
نہیں اصل میں پتاہ ہے بانڈی پورہ میں ہے نا ہمارے وہ جو نا جان پہچان کے ہیں
اچھا ٹھیک
ہاں اصل میں میں وہیں جانا تھا پھر انہوں نے وہیں سے بولا کہ چلو اب آئی ہی ہو اب یہاں تک
ار جات ٹائم مجھے بھی بولا ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ میں تو فری ہی بیٹھی تھی
چلو اب جب نیکسٹ ٹائم جانا ہوگا تو بتائیں گے
ویسے والر ہے نا وہ ایشیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کو کی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے یہ جھیل جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ہی واقع ہے اور پتہ ہے یہ جھیل نہ صرف بھارت بلکہ پورے ایشیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے مجھے لگتا ہے آپ کہیں گئی
نہیں میں کہنے گی آپ کی آواز رک رک کیااری تھ
اچھا پھر نیٹورک ایشو ہوگا
ہ ہاں
ہ تو اس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت اور ماحولیات حیثیت اسے کشمیر کا ایک قیمتی اثاثہ بناتی ہے ہوں اور سناؤ ویسے کیا کیا دیکھا وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ
ہاں
کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ
ج کیا آ رہی ہے میں آدھی بات سنتی ہوں آدھی نہیں سن رہی ہوں
ہائے ہائے میں تو ٹھیک سے بات کر رہی ہوں میں نے بولا کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ
ا ولور میں
ہاں
وہ تو ایک بہت بڑا لائیک ہے جو بالر لائ ہاں اور یہ پت ہے یہ درمیان آتا ہے بانڈی پورہ اور سوپور ٹاؤن ہے نا
ہوں ہوں
انیں کے بیچ میں آتا ہے
ہاں ہاں
ہاں اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے
ہاں یہ تو ہے
اس کا سائز ہے لگ بھگ تیس کلو میٹر ٹو ون ایٹی نائن کچھ ایسا ہی میں نے وہاں پہ پڑھا
ہاں اس کی اور ج یہ کہتی ہیں کہ وادی کشمیر میں سری نگر سے تقریبا چالیس کلومییٹر شمالی میں بانڈی پورہ اور سوپور کے درمیان واقع ہے جی بس سچ ہے ہوں اور پتہ وہ بولتے ہیں نا رقبہ ا جھیل کا رقبہ موسم کے ساتھ بازتا رہتا ہے بارش اور برف پکلنے کے موسم میں یہ
پتا ہے یہ کیوں ہے یہ جو ایشین مطلب یہ لارجسٹ فریش واٹر لیک مانا جاتا ہے
ہاں
اس سے تازہ پانی ہوتا ہے
ہاں اس کو سردی کے موسم میں نا برف پ گلنے کے موسم میں ایک سو تیس مربع کلو میٹر سے دو سو ساٹھ کلو میٹر تک پھیل جاتی ہے جبک عام دنوں میں تک تقریبا تیس سے سٹھ مرییا کلو میٹر رہ جاتی ہے ماربا کلو میٹر رہ جاتی ہے مطلب موسم پہ ہی زیادہ ڈپینڈ ہے اور یہ اپنے اندر بہت پانی رکھتا ہے
ہلو
میں نے بولا یہ اپنے اندر بہت پانی رکھتا ہے
آف یہ آواز ن یہ کٹ کٹ کیا آ رہی ہم مجھے سمجھ بہت زیادہ عشق رچ لگ رہا ہے ہاں
اور جاں پھر نیٹورک ٹھیک ہے کیا پتا کیا ہوا
پلس مجھے یہ ہوا کچھ
ہاں آپ کو ہی ہوا ہوگا کیونکہ میری سائڈ سے ٹھیک ہے
اچھا
گہرا بھی بہت ہوگا نا یہ لیک
ہاں اور کیا اس کی گہرائی اس ڈیپس تو مانی جاتی ہے فورٹی میٹر بائی فورٹی سکس فٹ
ہاں بیس فٹ تک پہنچی جاتی ہوگی گہرائی
بیس فٹ کی اور فورٹی سکس ہے
اچھا فورٹی سکس مجھے لگا اپنے فورٹین ہاں بہت زیادہ ہے اس کی گہرائی
ہاں بہت زیادہ
پتا ہے اس کو اصلی دریائے جہلملم کا پانی آتا ہے اور اس کے کے علاوہ پہاڑوں سے نکلنے والی کہئی نالے بھی اس میں گرتے ہیں وہ پانی بھی اسی میں جیااتدا ہوگا
ہاں اور کیا وہ کہاں جائے گا یہ تو لیکن ایک باتہ ہے یہ بیسٹ بیسٹ سپاٹ مانا زات تھاب پکنک کے لیے
ہاں اور کیا بہت ہی مزیدار مانا جاتا ہے یہ
سن سیٹ پوائنٹ بھی ہے ڈیلٹا پارک بھی ہے ادھر
ہاں
ہاں اور ایکٹیویٹیز بھی وہاں بہت بہت زیادہ ہوتی ہے پت ہے وہاں بوٹنگ ہے ہ ہؤس بوٹ وغیرہ نا
سمجھو زندگی کی خوشی ہے وہاں پہ
ہاں ہاں
اور یہ بھی ہے نا تاریخی اور ثقافتی اہمیت اس کی اور بھی جب والد جھیل کا ذکر پہلے کشمیر میں کشمیری تاریخ میں ہوا کرتا تھا وہ آج کے دور تب سے ملتا ہے
ہاںاں
کیونکہ جب ایک کتاب ایک شخص نے لکھی تھی اس کا نام تھا مورکھ کلن نے اپنی کتاب میں راج ترنگی میں اس لی کی بہت زیادہ بات اس نے اس کتاب میں لکھی ہے
اچھا
ہاں لیکن یہ پنڈتوں کے ن یہ ہے نا یہ جو یہ ہے یہ پنڈت نے اس کو یہ نام دیا ہے
اس کا نام بھی ویسا ہی لگ رہا ہے نا آپ سوچ جوو نا اس کا نام
ہوں
اور بھی یہاں سے بہت دور بھی ہے ہے نا
بہت زیادہ دور ہے
ہاں کیا مجھے پرابلم ہے نا گاڑی میں کہیں جانے سے اس لیے مجھے زیادہ دور پسند نہیں ہوتا ہے نا
ہاں آپ نے بولا ہے نا آپ اور میں نے سنا بھی ہے مجھے ماما نے بولا ہے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے گاڑی میں
بہت زیادہ نا بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ دور ہے یہاں سے بانڈی پورہ
اور کتنی بجے پھر رات کو آئیے آپا
کہاں
گھر واپس آب بی ہو
نہیں نہیں میں تو آئی پھر واپس آئی میں
اچھا اچھا
اور وہاں بھی ابھی وہاں ابھی ٹھنڈ ہی ہے
ہاں ٹھیک ٹھیک
ہ وہ ابھی ٹھن ہے
ٹھیک
زیادہ تر پتہ ہے اس کو سیٹ اپ کم کیا
سب
دو ہزار بارہ میں
اچھا ٹھیک
ہاں
ٹھیک
کو مطلب ا ایکو ٹوریزم وغیرہ بنایا وینتیش پارک
ہاں اور کیا ماہ گری یعنی جی سے ہزاروں مقامی خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں مطلب شکارا وکارہ وغیرہ چلاتے ہیں نا ا وہ ٹورسٹس کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں نا تو یہاں سے اور یہاں سے ملنے والی مچھلیاں پورے کشمیر میں مشہور چے بول ہیں وہ الگ کی مچھلیاں ان کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے
ہاں صحیح بات ہے وہ تو سب بولتے ہیں
ہاں اور اس کو خاص سوگات بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ سب سے اسپیشل ہے وہ مچھلی اور وہاں پہ
پتا ہے وہ وہ نا ایک تو موٹی موٹی ہوتا ہے اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو مطلب جیسے فرائی کرنے پہ ٹوٹتی ہے نا کوئی چیز اور بس ہو
پتہ ہے سنگاڑی اور کنول کتنے ملتے ہیں سنگھڑی کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے
ہاں ہاں
سنگاڑی کھانے میں بہت ہی مزہ ہے جب اور وہ جب بال اور ل کے کسگاں ڈ ہو تب تو زیادہ ہی مزہ ہوگا اس میں سے
ہاں اور س
کچھ سنگھاڑے لائے آپ نے وہاں سے
ہاں ہاں ہم نے لائی ہے ج
اچھا ہاں تو کچھ مجھے بھی دے دینا تاکہ میں اگر گئی نہا پھر چنگاڑی ہی کاؤ اور اپنی یہ ا میں بھی جیسے سوچوں میں وہاں گئی تھی
ہاں اپیل کرنا گھر میں بیٹھ
ہاں سنگاڑی کا کے ہاں بالکل ہاں
ا س آپ نے کیا کر رہے ہو
ابھی میں چائے پینے جا رہی ہوں
ہپ نہیں جات
ہاں ہاں ہاں
چلو ٹھیک ہے پھر آپ جائیں تو میں بعد میں بات کرتی
کیا اللہ حافظ